ہوں
ہلو
اسلام علیکم
اسلام علیکم
ولیکم السلام کیسی ہو آپ
جی میں خیریت سے ہوں آپ سنائیں
میں بھی بالکل خیریت ہوں میرے خاندان میں بھی سب خیریت ہیں ابھی نا بہت گرمی ہو رہی تھی دوپہر میں امس نکل رہی تھی ابھی ہلکی ہلکی بارش کی بوچھار ہوئی تھی آ ہم چھت پے اگئے ٹہلنے
جی آج موسم کا مطلب پورا لے رہے ہو لطف اٹا رہے ہو
ہاں جی بالکل موسم مزہ آ رہا ہے نا باہر چھت میں چھت پے باہر کھلے میں گھومنے تھوڑا ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ماشاء اللہ اتنا بےحد خوبصورت موسم ہو رہا ہے تو سوچہ کیوں نا چھت پے ٹہلنے جائے
جی بالکل موسم خوش نما ہو گیا ہے گرمی سے تھوڑی راحت بھی ہے ان شاء اللہ بارش
ہاں جی جی جی بالکل بالکل بالکل ماشاء اللہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا اور بتائیے ہاں اور بتائیے
بالکل موسم چلا دینے والا تھا ویسے آپ کو موسموں میں کون سا موسم اچھا لگتا ہے
میرے کو تو نا ویسے تو میرے کو سارے موسموں میں سردی والا موسم بے حد پسند اتا ہے دل خوش دل خوش رہتا ہے میرا تو اس موسم میں
جی بالکل کیا ہے نا ویسے نا موسم تو برسات کا بھی ان شاء اللہ بہت بے حدی سہانا لگتا ہے اور دل دل خس کر دینے والا ہوتا ہے کیونکی بارش ہوتی ہے نا انشاء اللہ تو مطلب مزاج ہی الگ ہو جاتا تا ہے ہوائیں چلتی ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ٹھنڈی ٹھنڈی ہولو ساتھ کتنا اچھا لگتا ہے
جی جی بالکل ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ویسے تو تو نا بارش کا موسم بھی بے حد آ خوب صورت لگتا ہے لیکن نا میرے کو بارش کا موسم اس لیے زیادہ پسند نہیں ہے کیونکی بہت زیادہ اماک گرمی تو رہتی ہے بارش ہونے کے بعد میں اور نہ وہی چپا پن رہتا ہے اوپر سے نا آ تھوڑے لوگ لوکل ایریا گاؤں ہوتے ہیں نا وہاں تو لائٹ بھی بجلی بھی وقت کے حساب سے بہت زیادہ کٹتی ہے تو پھر نا بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ماشاء اللہ ہمیں تو اتنی پریشانی ہوتی تی ہے لائٹ پورے دن اتی جاتی رہتی ہے تو کچھ نہیں ہو پاتا اور سارا وقت گرمی میں ہی نکل جا
جی بالکل بالکل جلا دینے والی گرمی ہوتی ہے اب برسات کے موسم میں ایک چیز اور بے کار لگتی ہے کہ کیا ہے نا وہ گرمی اور برسات ہوتی ہے تو کیڑے نکلتی ہیں زیادہ برسات ہو جاتی ہے تو جگہ جگہ پانی بھر جاتے ہیں گڈھے ہو جاتے ہیں
ماشا للہ جی بالکل اپ نے بالکل صحیح فرمایا اللہ کا شکر ہے ابھی کچھ دن پہلے ہم نا ا رات کے وقت میں مطلب شام کے وقت میں ٹہلنے گئے تھے تو میری باجی ہے میرے سے بڑی ہے تو ہم ٹہل کے ادھر ادھر سے تو چلے گئے ادھر سے واپس ارہے تھے تو وہ جو سانپ ہوتا ہے نا میری باجی کو وہ د یکھا نہیں تھا اور اس پہ اس کا پیر پڑ گیا سانپ پر
جی جی جی بالکل کیا کہتے ہے نا ج
دن تک ہمیں ڈر نہیں لگتا رہا ہم گئے نہیں تھے پھر ٹہلنے
جب بھی تو برسات کے موسم خراب ہوتا اور برسات نہ ہونا تو اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ مطلب جو کسان ہوتا ہے اس کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے پسند نہیں ہوتی اچھے سے ہاں اور سوکھا سوکھا رہتا ہے ماحول خراب ہو پچی جلستے ہے گرمی میں اور گرمی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور سات ہو جاتی ہے نا تو جی
ہاں یہ انسا ء اللہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کسان بھی بہت پریشان رہ تی ہیں اگلے اگلی سال دیکھا ہوگا آپ نے وقت کے حساب سے بارش نہیں ہوئی تھی بنا موسم کے بارش ہو گئی تھی تو کسان کی فصل بھی نشٹ ہو گئی تھی غریب کی فصل تو بالکل کل بھی نہ ہوئی تھی کسان کے یہاں اور اب کی بار دیکھو بارش ہی نہیں ہو رہی کسان کو فصل کے لیے بارش کی ضرورت ہے تو اب کی بار بارش نہیں ہو رہی کسان اپنے نلکوفوں سے اور بہت رنگ وغیرہ سے کھیتوں میں پانی سیننچ رہا ہے
جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے اور ویسے زیادہ باگ آج کل تو انٹرنیٹ پہ سویدھا مہیا ہے نا سرکار نے مطلب ساری جانکاری پہلے سے ہی دے دیتا ہے کب بارش ہونی ہے کب بارش نہیں ہونی ہے تو اس سے کیا مطلب پہلے کسان کو پتا پڑا ہو جاتا ہے انسان کو پتا ہو جاتا ہے تو اسی حساب سے اپنی تیاریاں شروع کر دیتا ہے
جی جی ماشاء اللہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا اور نا انشاء اللہ میں بتا رہی نا سردی میرے کو اسی لیے اچھی لگتی ہے کہ سردیوں میں نا کتنا بھی کھا لو کچھ بھی پہنو کہیں سو جاؤ لائٹ نہ آئے آئے کوئی دق ت نہیں ہوتی اں لیکن نا گرمی کے وقت میں تو لائٹ کا ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے اور اوپر سے پانی کی بھی دق ت رہتی ہے نل وغیرہ نہ آئے تو کتنے پریشانی ہو تی ہے لوگ باغوں کو
جی جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے اب دقتیں تو رہ یہ مطلب اور کیا ہے نا کہ مطلب سردیوں میں ایک چیز اور ہے کہ اپنا مطلب دھند کے ساتھ صبح کی گرما گرم چائے پیو کتنی بھی دھوپ نکلیے اچھی لگتی ہے دھوپ سینکنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے ان شاء اللہ دودھ بھی بہت مطلب خوبصورت لگتی ہے بہت پیاری لگتی ہے اور گرمیوں میں کیا ہے کہ سارا دن اندر پڑے رہو اے سی کولر میں د قت رہتی ہے پریشانیاں رہتی ہیں
انشاء اللہ بال کل آپ نے صحیح فرمایا اور نہا آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ سردیوں میں تو کیسا بھی کھا لو ہلکا بھاری کیسا بھی آئلی کھانا کھا سک تے ہیں جو پک جائے وہ دو دن تک چل جاتا ہے اور گرمیوں میں تو ہاں ہم زیادہ بھاری کھانا بھی نہیں کھا سکتے اور آج پکایا ہے تو وہ آج ابھی مطلب ایک وقت میں ہی ختم کرنا ہوتا اتنا ہے دوسری پہر کے لیے بھی نہیں رکھ سکتے
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے عمدہ فرمایا ہے ابھی کیا ہے نا کہ مطلب اب بارش کے موسم ایک چیز اور ہوتی ہے کہ ہم کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو مطلب وہ مطلب زیادہ سے زیادہ جھرنے ندیاں تالاب اور دیکھنے کو ملیں گے ہرا بھرا ماحول دیکھنے کو ملے گا اور کیا کہ پر تھوڑی دقتیں بھی رہتی ہیں مطلب پریشانیاں بھی ہوتی ہیں کہ برسات کے موسم میں سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں اور بادل پھٹ جاتے ہیں زیادہ بارش ہو جاتی ہے کہیں آنے جانے کا نہیں رہتا گرما بند ہو جاتی یہ چیزیں دقتیں دیتی ہیں
جی جی بالکل ان شاء اللہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا بہت ساری پریش انیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ماشاء اللہ لی کن کیا ہی کرے اب یہ تو اللہ کی دین ہے کہ موسم تو اپنے مزاج دار وقت دکھاتا ہے سردیوں میں بھی تو بارش ہو جاتی ہے جو ہمارے لیے ا تھوڑی بہت بارش ہوتی ہے تو کسان کے لیے ماں بٹ کہتے ہیں اسے وہ تو ایک دم گولڈ ڈپ کی طرح ہوتی ہے لیکن زیادہ بارش ہو جائے تو وہ بھی نقصان دایک ہو تی ہے اور آج کل آپ کو پ چیے موسم میں اپنے مزاج کتنے دکھاتا ہے ب بنا وقت کے کچھ بارش ہو رہی ہے جب بکت بارش کا تب بارش نہیں ہوتی ہے تو بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے اور کیا یہ ہوتا ہے کہ مطلب ا ج بارش بارش ہوتی ہے نا تو اس سے ایک چیز ہوتی ہے کہ گاؤں کا تو ماحول صاف ستھرا ہوتا ہے پا نی وانی نہیں بڑتا ہے جگہ جگہ پہ اور ش شہروں میں تو سڑکیں جام ہو جاتی ہیں سڑکوں پر پانی آ جاتا ہے کیونکہ نالے والے صاف صفائی اتنی ہوتی ہے گاؤں میں تو کھلا ایریا ہوتا ہے پانی کا مطلب الگ بھاؤ ہوتا ہے الگ سے گڈھا ہوتا ہے اس میں گندا پانی جاتا ہے تو ادھر کے مسئلے نہیں ہوتے ہیں گاؤں میں
جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہاں وہ پانی وانی تو نہیں بھرتا لیکن گاؤوں میں بھی کچھے رستے ہوتے ہیں وہ پانی کی وجہ سے بہت کیچڑ والے ہو جاتے ہیں تو وہاں سے پھسلنے کا ڈر رہتا ہے تو ادھر بھی پریشانیاں ہوتی ہے اور میرے کو تو سب سے گندی چیز بارش کے موسم میں آپ کیا لگتا ہے بتاؤں بارش ہونے کے بعد لائٹ میں جو کیڑے آتے ہیں نا انہیں بولتے ہیں پتوکی وغیرہ کچھ بولتی ہیں وہ کھانے وانے میں جاتے ہیں میرے کو تو بہت زیادہ گندا لگتا ہے لائٹ والا کیڑا آتا ہے جو پھٹ جاتا ہے کتنی ساری پریشانیاں ہوتی ہیں بارش کے موسم میں میرے کو تو گرمی سے زیادہ بارش کا موسم اور زیادہ گندا لگتا ہے
جی باجی بالکل بالکل پر بچوں کے لیے نا تو زیادہ بارش ہو تو بھی دقتیں ہو جاتی ہیں گرمی ہو تو بھی دقتیں ہو جاتی سردی ہو تو بھی بچوں کو بزرگوں وہ نا ساری مطلب مطلب ان سے موسموں سے د قتیں رہتی ہیں ہم لوگوں کا کیا ہے ہم تو مطلب ہو جاتے ہیں اس میں ایڈجسٹ
ہاں جی بالکل ہاں میں تو اللہ کی دعا رحمت ا شکر ادا کچھ بھی سمجھو ہمیں تو جھیلنا ہی ہے اور نہ اللہ نے ہمیں اتنا قابل بنایا ہے کہ ہم ہر موسم کا مزہ لے پا رہے ہیں
جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے ویسے نا اپنے اپنے حساب سے سارے موسم کا مزاج اچھا رہتا ہے پر ان شاء اللہ سرد سردی کا موسم کچھ الگ ہی ہوتا ہے سب سے
ہاں جی با بالکل بالکل بارش کا موسم تو بس میرے کو ایک ہی چیز سے پسند آتا ہے جس سے دل خوش ہوتا ہے چاروں طرف ہریالی ہریالی دکھتی ہے نا بس وہی وہی سین میرے کو دیکھنے لائق لگتا ہے جو میرے دل کو لگ تا ہے ہاں دل خوش ہوتا ہے اور باقی کا نا جو با بارش کے موسم میں اور ساری پریشانی ہے میرے کو بہت گندی لگتی ہے اندر اس سے میرے کو چڑچڑاپن ہوتا ہے بارش کے موسم سے
جی جی ماحول ایک دم چینج ہو جاتا ہے بارش کے موسم سے جھرنے جھرنے دیکھنے کو ملتی ہیں ندیاں بھری ہوئی چاروں طرف پانی جی کتنے خوبصورت نظارے
خوبصورت نظارہ لگتا ہے ہاں بالکل
ہاں اور کیا ہے نا سردیوں کا مزہ بھی اپنا الگ ہی ہے اگر سارا دن دھوپ میں بیٹھو اپنا اپنا آگ جلا کے تندور وغیرہ کا کھانا بناؤ کتنا ٹیسٹی لگتا ہے کھانا سوپ وغیرہ کتنے ٹیسٹی لگتے ہیں سردیوں کا بھی اب نہ الگ ہی مزہ ہے انشاء اللہ ویسے دیکھا جائے نا تو وقت کے حساب سے سبھی موسم عمدہ ہے
ہاں جی بالکل ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور نا موسم کے بارے میں تھوڑی گفتگو کر کے آپ سے میرے کو بےحد ا چھا لگا اللہ کا شکر ہے آپ نے میرے لیے وقت نکالا ہوں اللہ کا شکر ہے ال ملتے ہیں اگلی کال میں اللہ حافظ
اللہ حافظ